سام و کیسے ہے
وعلیکم السلام اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اپ سنائیں اپ کیسے ہیں
الحمد للہ میں بھی اللہ کے
جی اللہ کے فنل سے ٹھیک ہوں
کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے اس لیے سوچا آج آپ سے تفصیل سے بات
تفصیل سے بات کروں ہ بالکل مجھے بھی خوشی ہوئی آج آپ کا دن کیسا گزرا
میرا بھی دن اچھا ہی تھا صبح جلدی اٹھ کر ناچ صہ کیا پھر کچھ ضروری کام کیے تو پر میں تھوڑا آرام کیا اور شام کا تھوڑا دیر ہم نے سیر کرنے کا سوچا تو وہ کیا آپ بتائیے آپ دن کیسا تھا
میرا دن بھی ٹھیک ہی تھا میں نے صبح گھر کا کچھ کام کیا پھر کچھ دیر مطالعہ کیا اور بعد میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا
بہت اچھی بات ہے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے آج کل سب کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے
ہ بالکل صحیح کہا آپ نے اس لیے جب بھی موقع ملے نا گھر والوں کے ساتھ ا بیٹھنا چاہیے
آج کل آپ مجھے بتائیے اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہو
ا میں زیادہ یہ کتاب ہے پڑھنا پسند کرتا ہوں اور کبھی کبھی سیر کے لیے بھی نکل جاتا ہوں ہ آپ مجھے اپنا بتے آپ کیا کرتے ہیں مطلب
میں تو دن بھر یا تو میں شہر کا سوچ رہا ہوتا ہوں یا پھر میں تبھی کرتا ہوں
ہ بہت اچھا ہے آپ کو کس قسم کے فلمیں یا ڈرامہ پسند ہے آپ مجھے بتا سکتے تو
مجھے وہ فلمیں پسند ہے جن سے کچھ سیکھنے کو ملے بالکل لائک کوئی اچھا سا پیغام جس میں ہو وہ فلمیں مجھے دیکھنا پسند ہے
اچھھی اچھی بات ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے مجھے بھی ایسی چیزیں پسند ہے
آج کل موسم بھی کافی خوشگوار لگ رہا ہے آپ کے شہر میں مجھے بتائیے موسم کیسا ہے
ہمارے یہاں بھی موسم اچھا ہی ہے کبھی دھوپ ہوتی ہے اور کبھی ہلکی ہوائیں چلتی تی رہتی ہے
مجھے سردیوں کا موسم بہت پسند ہے گرم کپڑے پہننا گرم چائے کے ساتھ بیٹھنا سکون ملتا ہے انسان کو
ہاں وہ بات تو ہے مجھے بھی سردیاں پسند ہے گرم کپڑے پہن کے اور گرم کھانا بہت ب اچھا لگتا ہے
ویسے آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے
مجھے مجھے بریانی بہت پسند ہے اس کے علاوہ کباب اور پلاؤ بھی اچھا لگتا ہے آپ کو
مجھے بھی بریانی پسند ہے لیکن دال چاول اور سبزی کا بھی شوق رکھتا ہوں
تو بہت اچھی بات ہے اور صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے
آپ کے گھر میں سب خیرت سے ہے
ہاں میرے گھر میں سب کہہ رہے ہیں آپ سناؤں وہاں سے سب ٹھیک ہے
الحمد للہ ہمارے یہاں بھی سب خیر سے ہے اللہ سب کو صحت اور خوشیاں آتا فرمائے
ہ آمین این ویسے آپ کا اگلا اگلے چند دنوں میں کیا مناسبت لائک کیا کرنا چاہتے ہو اگلے کچھ دنوں کیا مناسبہ ہے آپ کا
ابھی تو بس ابھی تو بس اپنا کا اپنے کام پر ت وہ جو دینے کا ارادہ ہے ساتھ ہی کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں
بہت اچھا بہت اچھا انسان کو روز ن کچھ نہ کچھ سیکھنا سیکھتے رہنا چاہیے
بالکل لیکن اور تجربہ زندگی میں بہت کام آتا ہے
ہاں وہ تو ہے انسان کو نئے نئے کام تو سیکھنے ہی چاہیے اور بتاؤ آپ کہ پڑھائی کیسے جا رہی ہیں
پڑھائی تو اچھی جا رہی ہے ویسے میں کل تو اسکول ہی گیا تھا وہاں پر ہمارے جو اساتذہ ہے وہ ہمیں پڑا رہی تھے عورتوں کی خود مختاری کے بارے میں بڑا ہی اچھا عنوان تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے آپ مجھے بتائیے آپ آج کل اسکول جاتے ہو
ہاں میں بھی میرا مطلب اب ایک دو سیمسٹر ہے ابھی باقی ہے تو میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا ان دنوں
آاںپ تیاری کر رہے تھے اصل میں کل موسم ا اچھا تھا تو میں اپنے چچا جان کے ساتھ سیر پہ نکلا تھا تو راستے میں ہمیں ایک بچہ دکھا جو آپ کی شکل سے کافی ملتا جلتا تھا تو ہمیں آپ کی یاد آئی اس لیے ہم نے سوچا کہ آج تعارف کر لے آپ کے ساتھ
ہ اچھی بات ہے میں بھی آپ کا ہی سوچ رہا تھا ہمارے وہ پل جو ہم نے ساتھ گزارے تھے اسکول کے ٹائم پہ تو وہ مجھے یاد آ رہی تھی پھر میں نے سوچا چلو آپ سے بات ہوئی تو آپ نے اب وہی سےالات کی بہت اچھا لگا
بہت اچھی بات ہے ویسے آپ مجھے یہ چیز بتائیے میں نے سنا آپ کے والد کا جو کاروبار ہے ابھی اچھا نہیں جا رہا ہے اس میں کیا آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
ہاں وہ تو مطلب یہ تو انسان کو مشکلیں آتی رہتی ہیں زندگی میں اپ ویسا ہی سمجھو کچھ چ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ نیا کچھ کاروبار ڈالیں جسے ہمیں منافع ملے آپ وہی سوچ رہے تھے اپ کریں گے اور کچھ اللہ سے ساتھ دیا میں میں اس میں
نئی چیزیں سوچنے کا تو اچھا ارادہ ہوتا ہے نئی چیزیں کرنی چاہیے انسان کو ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم بھی اپنا ایک نیا کاروبار ڈالیں کیونکہ ہمارا جو پرانا کاروبار تھا اس میں ہمیں بڑا ہی گاٹ کاا سودا ہوا
نہیں بہت افسوس ہو آپ مجھے بتاؤ میں نے سنا تھا کسی سے کہ آپ نے نیا گھر لیا ہے کیا یہ سچ بات ہے
میں اگر تو ویسے لینا نہیں تھا لیکن ابھی ہمارے جو چچا جان چچا جان ہے ان کا تھوڑا گھر چھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ ہم ادری رہ رہے تھے ابھی تو ابھی ہم نے سوچا کہ اپنا خود کا ایک مکان بنانا ضروری ہے تو اس کے لیے ہم نے گھر لیا ہے آپ مجھے بتائیے آپ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہو
ہاں ہم بھی سوچ رہے تھے اب کاروبار کا مس مطلاب ہو گیا نا یہاں سے اس میں بھی تھوڑا مطلب اتنا منافع نہیں آیا تو ہم بھی سوچ رہے تھے ہم کسی اور جگہ اگر مطلب تھوڑا ہمیں کچھ بچے اس کام میں اب جو ہم دوسرا کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی سوچ رہے تھے ہم بھی یہاں سے نکلیں گے
چلیے اچھی بات ہے مجھے آپ ایک چیز بتائیے عید کا تہوہار تو اچھا اچھے سے آپ نے منایا ہوگا آپ مجھے بتائیے کچھ عیدی وغیرہ ملی آپ کو
ہاں وہ تو وہ تو ملتی رہتی ہیں مطلب اپنے ابو سے اور مطلب جو بھی ہمارے ہیں نا رشتے دار ان سے بھی لیتے ہیں لیکن کہ ن میں تو زیادہ مصروف ہ ہم زیادہ قربانی میں ہی مطلب وہ بانٹیں بانٹتے میں رہتے ہیں نا مطلب وہ سب آپ کی عید کیسی رہی لائک کیا کیا کیا آپ نے
ہماری عید تو اچھی رہی ہم ہم نے بھی قربانی کی صبح آئے تھے تسائی تو انہوں نے قربان کیا ہمارے ساتھ تو اس کے بعد تو رشتے دار آتے ہیں حال چال پوچھنے کے لیے پھر عیدی وغیرہ دیتے ہیں آتے ماموں جان آئے تھے انہوں نے ہمیں عیدی دی تو عید کا تو تہوار بڑا ہی اچھا خوشگوار گزرا آاں مجھے بتائیے اور آپ کیا کر رہے ہو
میں تو بس آج کل ہی پڑھائی پہ زیادہ دھیان دے رہا ہوں کیونکہ آگے بھی مطلب سفر اچھا اچھا ہونا چاہیے مطلب گھر لینا ہے اپنے والدہ کا سوچنا ہے نا وہ سب دماغ میں رکھ کے ہم ہم وہی کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں تاکہ مطلب فیوچر میں ہمارا اچھا ہو آپ سنائ آپ کیا کرتے ہیں آج کل
آج کل تو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اپنی جو تعلیمات ہے ان کو آگے بڑھائی اور اور پڑھائی پر دان د اس کے علاوہ ہمارے جو ابو جان ہے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی اب کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائی
اچھی بات ہے اور مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی جو ہمارا استاد جذہ تھا نا سلیم صرحب اس کو جانتے ہی ہوں گے تو جو ہمیں وہ میتھس پڑھاتا تھا وہ مجھے کل ملا تو اس کے ساتھ بھی اچھا وہ آپ کب بول رہا تھا کہ مطلب وہ اچھا مطلب شاگرد تھا تو میں نے پھر اس کو بولا ہاں وہ بھی آج کل پڑھائی کے ساتھ مصروف ہے آپ کا ہی بول رہا تھا وہ یہ سب تو
ب تو اچھے اساتذہ تھے ہمارے مجھے تو یاد آتا ہے آج بھی جب وہ پڑھانے کے لیے شروع کرتے تھے تو بڑا ہی اچھا ماحول رکھتا رکھتے تھے کلاس میں اور اچھی طرح پڑھاتے تھے تو یہ تو انہیں کی بدولت ہے کہ ہم میرا جو نوویں جماعت کا جو اگزام تھا وہ ہم نے بڑا ہی اچھے سے عمل میں لایا تو یہ تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ میں نے تو پرسوں آپ کے بھائی کو اپنے یہاں دیکھا اپنے یہاں سے تو میں نے ان سے بھی آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہے وہ ٹھیک ہےسہتھہ ٹھیک ہے ان کا تو انہوں نے بھی آپ کے بارے میں اچھی باتیں ہی کری تھیں مجھے آپ ایک چیز بتائیے ہاں جی ہاں جی جی مجھے آپ ایک چیز بتائیے میں نے سنا تھا کہ آپ کے جو والد صاحب ہے وہ آپ کے بھائی کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں
ہاں گھر میں بات ہو رہی ہے لیکن اب جو وہ بزنس کا مسئلہ الہا نا فی الحال وہ بات ابھی رکی ہوئی ہے اب سوچ رہے تیک اگلے مہینے تک مطلب ہم بات کر کے رکھیں گے تو اگلے مہینے سے انشاء اللہ وہ سب ہو جائے گا
اگلے مہینے سے ہو جائے گا چلو اچھی بات ہے اگلے مہینے سے ہو جائے گا میں بھی وہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے بھی وہاں مطل جانا ہوگا کیونکہ آپ نے خط ایک بھیجا اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ بھی آ جانا ادھر
ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں جب آپ نہیں ہوں گے تو کون ہی رہے گا ادھر
چلیے اچھی بات ہے آپ سے بات کر کے مجھے آج آپ سے بات کر کے مجھے بھی اچھا لگا میں معذرت چاہتا ہوں میں میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات کاٹی بولے بولے
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ان شاء اللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی
او انشاء اللہ انشاء اللہ تفصیل سے بات ہوگی چلیے اللہ حافظ
ضرور آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ